ہلو السلام و علیکم
وعلیکم وعلیکم السلام علیکم السلام اور فرمائیے سب خیریت ہے
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا
سب کہہ دیا اللہ کہ تو آیا جی
ہاں جی ہاں ج ال لگ کو زیادہ ہی دعا دے رکھا نا
جی جی جی بس میں بیٹھا ہو تھی کام کر رہی تھی اپنے بچوں کو نہلایا ہے بیٹی اپنی شہزادی کو میں نےر سر پنڈ نہلایا ہے بیٹے کو بھی بولا نہارے تو وہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا عالسی ہے
اچھا اچھا میں نے تو آج اپنے شہزادے کو ٹیوشن میں بھیجا ہے اس کے بعد سارے کپڑے کپڑے دوئے ہیں
جی جی جی کپڑے دھونا مجھے بہت آلس کاام لگتا جی میں برتن دھو لیتی ہوں روٹی سبزی بنا لیتی ہوں ب کپڑا دھونا بہت آلس سے لگتا ہے مجھے اور ویستنا آلس کم ہے بھی نہیں یہ دھونے جاؤ تو آدا پونا گنٹہ سارا لگتا ہے
اچھا آ جی تو بات تو ٹھیک ہے آپ کے
ہ ہ بس وہ دیکھ کے کالانی پڑتی ہے نا جب کرنے لگاؤ تو فٹاٹ کامنی پڑتی
ہاں میں نے آج کیا کیا میں نے بچوں کو بپ اپنے لڑکے کو ٹیوشن پ بھیجا اس کے بعد سارے کپڑے کپڑے دھوئے ہیں سکن ڈال کے آئی ہوں تو اپنے کمرے کے کرٹن ہوتے ہیں نا اسے اتار کے دھوئے آج میں نے اپنے
ماشاء اللہ آپ تو بہت محنتی جا محنتی لگتی
ہاں اس کے بعد پھر جھاڑو لے دیکھے سارے جالے جلے صاف کی ہیں
جی جی
میں کچھ نہا میں کسی بندے کو دیکھ د رہی ہوں کوئی میرے ساتھ کمرا میرا صاف کرا د ہوا تو میں نے کپ کچھ دن سے دیکھ رہی ہو کمرے میں نا ڈس دن زیادہ ہوئی اں اور نہیں میں میں نے تو کر دیے میں سوچا ت کوئی ساتھ لگ جائے نا میرے
جی جی میں آ جاتی ہوں
جور نہیں ہیں آپ کی جرورت نہیں ہے کوئی میں نے کارخانے میں اپنیس اچھا شاہجادے کو فون کیا کہ ایک بندہ بھیج میرے پاس ہے ج شور کو شور کو شور کو فون کیا ہے کیک بند بھیج جو میں نے سار جی میں سے ایےا فرش م ککروں میں بھی جیسے مٹی ت م
جی جی جی بہت اپ جاں رکھتی ہیں آپ وہت دھیان رکھتی ہیں جی
دھیان رکھتے ہی ہیں رشا وہ کہتے ہیں پ شور کہتے آ تو کچھ کر
مشہور کا کیا کہنے ان کو تو لگتا ہے ہماری بیوی ہماری بیگم صاحبہ تو بس تالیاں مارتی رہتی ہیں مچھر مارتی رہتی ہے ان کو تو لگتا ہے
ہاں سائ کام کو آپ نے بس پرد پد سکنے ڈال کے آئی ہووں پرتے پڑتے سکنے ڈال کے کیائی ہوں آپ سوچے سے لگا دوں پھر من نہیں کر رہا لگانے میں کمرا کمر صاف کر دوں تھوڑی بہت نا دیوار بچے ہیں نا چھٹیاں چھٹیاںڑی ہوئی نا ہاں چھٹٹیں پڑی ہوئی ہیں ن بچے جوونک دیوار پر انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں میر نے شاہ جادو کو بڑی گندی عادت عادت دیوار اپنے سگنیر ر کرتی رہتی ہے
ہوں میں تو بہت لالسیی تو بہت آلسی
کپڑے دب جاتے ہیں سکنے پڑ جاتے ہیں ب کپڑے تیر نہیں ہوتے تا
جی جی وہ آپ نے امی جان کو بولیے نا بیٹھے بیٹھے طےیر لگا دیں گے
وہ کچھ نہیں کرتا ہے وہ اپنے کپرے کر ر کرنے ہیں بہت ببڑی بات ہے
ہ جی جی اچھا مجھے یہ بتائیے مجھے الماری میں کپڑے میرے سٹ نہیں ڈرتے میں کیا کروں میں بہت دکھی ہوں مجھے اس کا کچھ سلوشن نے بتائیے
میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بچے ہیں ایک میرا شہزادہ ہے اسے سارا دن ک کپڑے بدنے میں شوق چڑھا جاتا ہے دو گھنٹے کے بعد ٹی شا بدلے گا کافی دو گھنٹے میں کپڑے بدلے گا بس میں سارا چیز پتتا ہے ماںپ امی کو دنے آتے ہیں کب کپڑے امی نے دھونے ہیں بس سارے کپڑے تین تین جوڑے ہوتے ہیں اس ایک دن میں چار جوڑے کبھی ہیں سارا دن کپڑے ہی کپڑے کپڑے کپڑے کپڑے ہوتے آ
ہ
جیا ہمارے جوڑے ہمارے تو میرے شا شہور کے جوڑا ہوتا ہے بس میرے شہزادے کے تو اتنے کپڑے ہوتے ہیں حیران ہو جاتی جو کپڑے الگ کرتی ہوں میں میں
جی جی جی تو پھر آپ اور دوپہر کا کھانا کب بناتی ہیں
بس برتا بنا کے آئی ہو بینگن کااں
جی
بس آٹا گوند کے آگی ہوں جب کہیں گے ابھی تو ٹائم پت نہیں کیا ہوا ہے ایک ڈیڑھ بجے ہوں گے جب روٹی کہیں گے ڈھائی بجے روٹی بنانی شروع کر دوں گی بنا کے رکھ دوں گی جس جس نے کھانی اپنے آپھات
جی جی
ہ
صحی فرمایا آپ اچھا مجھے الماری کا ب بتے کیا کروں میں میں بہت دکھی ہوں
اچھا ماری صاف نہیں ہوتی کیا آپ کو
الماری صاف نہیں ہے الماری جیسے ایک دن صاف ہوئے نا اگلے دن کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں تو پھر وہ الماری ساری میسی ہو جاتی ہے
اچھا پھر آپ ایک باکس منگوا لو نا آن لائن یہ بکس ملتے ہیں ایک آن لائن یہ بکس ملتے ہیں جسے مطلب کپڑوں کو سیٹ کیا جاتا ہے یا ایک بیگ منگوا لو جیسے بیگ میرے پاس ہے میں آپ کو فوٹو بھیج دوں گی واٹسپ پہ میں آپ کو دیکھ لینا میرے پاس بیگس ہیں میں نے بیگوں میں کپڑے سانبے ہو میںئے ہے
نہیں وہ تو میں نے بھی سنبالے ہو ہے وہ میری ایک الماری الگ ہے وہے ایک ال ہماریے ڈیلی روٹین کے کپڑوں کو جو میں مسجد جاتی ہوں تب ڈالتی ہوں ٹھیک ہے تو میں جم جاتی ہوں تب ڈالتی ہوں گھر تی تب ڈالتی ہوں تین ٹائپ کے کپڑے ہوتے ہیں میرے
اب میرے شور صاحب مجھے کہہ رہے تھے جم جانے کے لیے پر میں جم جا نہیں سکتی میرے پا کپڑے نہیں ہیں جم کے ڈالنے کے لیے
جب آپ سوچیں گے نا تب تب آپ کے بچوں کی چھٹیاں ختم ہو جانی ہیں باجی آپ تھوڑا جلدی سوچے گا اور جلدی کیجیے
نہیں نہیں جہاں پر وہ جا رہی ہیں نا وہاں میر جانے کا دن نہیں ہے توک نہا میری نا گردن میں میں پین جاتتی ہے جی س میں
سروائکل ہے جی آپ بس یہی کام آپ پہلے کر لیتے تو سروائکل آپ کا ہوتا ہی ن نا
ہوں
نہیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں میرے ساتھ جو میرے ساتھ جاتی ہیں میری بازی میرے ساتھ جاتی ہیں وہ نا ان کو سروائیکل کی شروعات ہے ٹھیک ہے وہ جب سے انہوں نے جم جوائن کی ہے ایکسرسائز شرو کی ہے وہ کہتی ہیں جو مجھے درد ہوتا تھا نا وہ اب ختم ہو چکا ہے
اچھا کون جاتا ہے آپ کوساب آپ
میری باز ہی جاتی ہیں میری بہن لگتی ہیں جاتی نند سمجھ لیجے آپ رشتے داری میں
اچھا اچھ اچا
جی جی اور فرمائیے
بڑیا آپ
میرا ستر میرا بہتر تتر کلو وزن تھا ٹھیک ہے جی بہت محنتیں بہت مشقت سے میں ستر آئی تھی
پھر
ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ستر سے بہت مشقت سے بہت سکسٹی ایٹ پر آئی تھی
پھر میں اپنے ابو جان کے گھر چلی گئی وہاں پر کھایا پیا خوب ٹوسا بیٹھ اٹھے بیٹھے ملا گیا وہاں سے پھر میں سکسٹی ایٹ سے پھر سیونٹی آ گئی ہ اب مجھے اتنا دکھ ہے اتنا دکھ ہےاتنا دکھ ہے میں جو ضائع نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنا دکھ ہے ہ وہ اتنی محنت اتنی محنت سے سارا پانی پھینر دیا میرا
اچھا یہ بات تو صحیح آپ کے
بہت محنت کرتے ہیں مجھے تو آج ایک بھائی جان ہے انہوں نے بھی بولا کہ آپ بازی آپ بہت محنت کرتی ہیں میں نے کہ میں کیا محنت کرتی ہوں بھائی جان میرا وزن پھر بڑھ کے آ گیا کہتا چلو آپ اپنی چبان کنٹرول کرو کو جیپ پر جیپ
جی پتا نہیں نہا ہوتا
ایا آپ نے
دیکھو نا آب اب میری بات سنی ہے اب میرے ابو جان ہے نا میرے
جی
انہوں نے نا پ روٹی دوپہر کی روٹی کے بعد انہوں نے فروٹ کھانا ہوتا ہے یہ مسک میلن گیا مینگو ہو گیا ہم جیسا کار دیتے ہیں نا ہم بھی ساتھ ساتھ کھا لیتے ہیں
جی جی
اس کے بعد میں ہم میں ہوں میں ساتھ ساتھ کھا لیتی ہوں مسک میلن نےھ کھا لیا نیچی کا لی ا توھر پہ کے روٹی روٹی نہیں کھاتے ہم ہم
ہوں
ٹھیک ہے جب رات کی روٹی کی باری آتی ہے وہ میر میرے نا مے میرے ابو جان کو نا تھوڑی سی شوگر کی دقت ہے انہیں جب وہ گھر میں انینٹر ہوتے ہیں انہیں کم سے کم انہیں فروٹ چاہیے ہوتا ہے جب ہم واٹر ملن ہم کاٹ کے دیتے ہیں اس ہم ادھی پلیٹ ہم آپ خود کھا جاتے ہیں کاٹتے کاٹتے ایک پاڑی دو پھاڑی توا دوپہ رات کا دن بھی نہیں کرتا روٹی کھانے کا پھر تو ہوور شریر میں چاند توھوڑنا ہے ہوا بری ہوئی ہے شرییر میںیر تو
آپ کو نا پتاہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے
ہاں یہی تو دقت ہے جو آتا کھائی جاؤ کھائی جؤ کاؤ جا
جی جی میں میرا بھی اپنا یہی حال ہے مجھے تو خود ڈانٹ پڑتی رہتی ہے میرے جو بھائی بہن ہیں وہ مجھے سکھاتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں وہ خود بولتے ہیں آپ کے جوان پر کنٹرول کی جی اپنی جی پکڑ پؤ کی جی
جو ک بھی ہو ہی سکتا جین کیوںک نا باپ میں میں آپ کو باپ بتائی بتاؤں ہم خود بنانے والے ہیں خود کرنے والے ہیں تو پھر ہمارا دل کر جا ہے نا کھانے کا ہم کہتے ہیں ت محنت ہم کیوں نہ کھائے یہ بات ہوتی ہے نا اب ہم نے اپنے ابو جان کو فروٹ کاٹ کے دیا چل ایک ہم چل ایک بائٹ کا لیتے ہیں بیس سے ایک ہور خالت ہیں ٹیک ہے ایا ہوتا
جی جی فروٹ آپ ہی نے کاٹنا ہوتا ہے یا آپ کی جرانی سے صابہ ہے وہ نہیں کاٹتی
اپ ل میں کٹوں وہ کوٹی پھر کہہ د دیتے ایک سڑیم جدو
جی جی
خود پ جا کے رسوئی میں جا کے ہم خود اپنے لیے کاپنے شروع کر دیتے ہیں
کہ پھر بھوک ہی مر جاتی ہے رات کی دوپہر کی کہ پھر بارہ بجے ج کے بھوک لگتی ہے
جی اب اس وقت مجھے بہت بھوک لگی ہے ا تو
کیا بنایا اپپنے
ہاں ج ہم نے آلو کہ پرونٹھے بناائے
ٹھیک ہے پھر بعد میں بات کرتے ہیں
ہیلو
ہاں جی بعد میں بعد کرتا
جی جی جی جی ٹھیک ہے جی اوکے جی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ
اداففظ